السلام علیکم و علیکم السلام الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے
آپ کو پتا ہے آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ہر کوئی فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ چیزوں کی طرف زیادہ راگیب ہوت جا رہا ہے لیکن اب ہمیشہ گھر پر زور دیتی ہے کہ روزانہ سبزی ضرور کھانی چاہیے کیا آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتی ہو کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے کیوں بتائے جاتے ہیں
سبزی کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جسم کو اندر سے مضبوط بنانے کا ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے کیونکہ سبزی یوں میں قدرتی وائٹامنس منرلس اور فائبر ہوتا ہے جو ہاضمیے کو بہتر کرتا ہے خون کو صاف رکھتا ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے
ہ لیکن اکثر بچے اور بڑے یہ کہتے ہیں کہ سبزی کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اس لیے وہ اسے کھانا پسند نہیں کرتے کیا صرف صحت کے لیے کوئی چیز زبردستی کھانی چاہیے
ا دیکھو جگرا ہر چیز کا ذائقہ عادت سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب انسان بچپن سے سبزی کھانے کی عادت بنا لیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ذائقہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے اور پھر یہی آ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ صحت ایک دن کا فیصلہ نہیں بلکہ روز کے چھوٹے چھوٹے انتخاب سے بنتی ہے جن میں سبزی کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے
آپ کہتی ہیں کہ سبزی جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ صرف سبزی کھانے سے انسان زیادہ تندرست رہ سکتا ہے
سبزیوں میں موجود فائبر پیٹ کو ٹھیک رکھتا ہے جس پر جس سے قبض اور بد ہضمی جیسے مسائل ختم ہوتے ہیں ساتھ ہی سبزیوں کے قدرتی عناصر جسی ماں کے داہ دفاع دفاعی نظام کو مضبوط بناتی ہے جس کی وجہ سے سردی بخار اور دوسریے عام بیماریوں سے لڑنے لڑنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ سب فائدے بنا کسی نقصان کے ملتے ہیں
نلکی کا بالکل کیا سبزی دماغ پر بھی کوئی اثر ڈالتا ہے صرف جسم تک ہی محدود ہوتی ہے
نہیں یہ سبزی دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے کیونکہ جب جسم کو صحیح غذا ملتی ہیں تو دماغ بھی بہتر کام کرتا ہے توجہ بڑھتی ہے تھکن کم محسوس ہوتی ہے اور ذہنی بے چینی بھی کم کم ا ا آتی ہے اس لیے پائیدہ پڑھائی کرنے والوں کے لیے سبزی کھانا اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے
آج کل لوگ واازوان بن باز وزن بڑھانے کے لیے بڑھنے کی شکایت بھی بہت کرتے ہیں کیا سبزی اس مسئلے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے
بالکل سبزی وزن کو وزن واازوا نہیں تھا بالکل سبزی وازن کو متوازن رکھنے میں بہت مدد کر کرتی ہے کیونکہ اس میں کیلریز کم ہوتی ہیں لیکن پیٹ بھرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس سے انسان بیجا خان سے بچ جاتا بچ جاتا ہے اور جسم پر ایکسٹرا چربی جمع نہیں ہوتی جو آج کل بہت سی بیما بڑی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے
بلکل کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ گھر کے کھانے میں صرف سبزی ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اس کا کوئی حل بھی ہے
آہ بلکل اس اس کبھی کبھی مج اس کا بہت اچھا حل ہے سبزیوں کو مختلف طریقوں سے پکایا جا سکتا ہے کبھی ہلکے مسالے کے ساتھ کبھی سوپ کی شکل میں اور کبھی روٹی یا چاول کے ساتھ نئی ترتیب سے جب انداز بدل جاتا ہے تو سبزی بھی دلچسپ لگنے لگتی ہیں اور گھر والے بنا شکایت کے اسے کھانے لگتے ہیں
آپ کی بہ باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سبزی کھانا صرف ایک عادت نہیں بلکہ اپنی صحت کو کی ایک ذمہ داری بھی ہے جو ہمیں خود اٹھانی ہوتی ہے
بلکل جب ہم اپنی غذا میں سبزی کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم سب تو ہم اصل میں اپنی زندگی کو لمبا بہتر اور زیادہ صحت مند بنانے کی ترکیب طرف قدم بڑھاتے ہیں اس لیے گھر پہ اگر ہم روزانہ اگر ہم روزانہ تھوڑی سی بھی سبزی کھانے کی کوشش کرے تو یہ چھوٹا سا عمل وقت کے ساتھ بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے
آپ نے سبزی کے اتنے فائدے بتا دیے ہیں کہ اب مجھے یہ بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا سبزی صرف بڑوں کے لیے ضروری ہوتی ہے یا بچوں کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اکثر بچے سبزی دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں
اصل میں سبزی بچوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ بچپن وہ وہ دور ہوتا ہے جب جس اور دماغ دونوں تیزی سے نشو نما پاتا ہے اور اگر اس دور میں سبزی جیسی قدرتی غذا عادت کا حصہ بن جائے تو بچے زیادہ صحت مند طاقتور اور بہتر سوچ رکھنے والے بن سکتے تی ہے
لیکن اگر کوئی شخص بچپن میں سبزی کی عادت نہ بنا پایا اور اب جوانی یا بڑے ہونے کے بعد اسے سبزی پسند نہ آتی ہو تو کیا اس کے لیے اب بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے
بلکل غذا کی عادت بدلنے کے لیئے کبھی دیر نہیں ہوتی جب انسان سمش کے ساتھ سبزی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہیں تو دھیرے دھیرے جیسے مجھ سے قبول کر لیتا ہے اور تھوڑی ہی وقت میں صحت انرجی اور ہضمے میں بہتری محسوس لگ ہونے لگتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ سبزی ہے عمر میں فائدہ دیتی ہے
آج کل لوگ جو ہے وہ مہنگے سپلیمنٹس اور دوائیوں پر بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کیا سبزی ان چیزوں کا کوئی قدرتی بدل بھی بن سکتی ہے
جب ہم روزانہ مختلف قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمیں قدرت کی طرف سے ملنے والی وہ غذا مل جاتی ہیں جو اکثر سپلیمنٹس میں ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ سبزی بنا کسی سائ فیکٹ کے جسم کو فائدہ دیتی ہے اور لمبی مدت تک صحت کو برقرار رکھتی ہے
اچھا کیا سبزی صرف پکائی ہوئی ہی کھانی چاہے یا اچی سبزی کا بھی کوئی فائدہ ہے
دونوں طرح کی سبزی اپنی اپنی جگہ مفید ہوتی ہے کچی سبزی سیلاڈ کی شکل میں جسم کو تازہ وائٹامنس دیتی ہے جبک پکی ہوئی سبزی ہاضمی کے لیے آسان ہوتی ہے اسے اگر دونوں کو منافع نسب انداز میں اپنی غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو صحت پر اور بھی بہتری اثر بہتر اثر آ سکتا ہے
کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ صرف سبزی کھانے سے کمزوری آ جاتی ہے کیا یہ بات درست ہے
نہیں یہ غلط فہمی ہے اصل میں جب سبزی کو دال اناج اور دوسری صحت مند چیزوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ کمزوری کا سبب نہیں بانتی بلکہ جسم کا توازن پا طاقت دیتی ہے مسالہ تب ہوتا ہے جب مسلہ تب اب ہوتا ہے جب غذا ایک ہی چیز کا مفت محدود ہو جائے
آپ کی بات مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سبزی صرف صحت کی نہیں بلکہ زندگی کی ڈسپلن کا بھی حصہ کیونکہ روز سے ہی غذا لینا بھی ایک ذمہ داری ہی ہوتی ہے
بالکل جب انسان اپنی پلیٹ میں رنگ برنگی سبزیوں کو جگہ دیتا ہے تو وہ اصل میں اپنی زندگی میں توازن صبر اور اپنی صحت سے مختلف کا اظہار کرتا ہے اور یہ چھوٹی سی عادت وقت کے ساتھ بہت بڑی بہتری کی بنیاد بن جاتی ہے
اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سبزی کو صرف مجبوری سمجھنے کی بجائے ایک نعمت سمجھ کر کھائے تو شاید ہم اس کے اصلی فائدے محسوس کر سکتے ہیں
ا آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو جب نیت ہو اور سوچ ٹھیک ہو جائے تو سبزی کھانا صرف صحت مند عادت نہیں بلکہ ایک س شکر کا امل بھی بن جاتا ہے جو جسم کو بھی خوش رکھتا ہے اور دل کو بھی مطمئن رکھتا ہے
آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی سوچ ہاں آنے لگی ہے کہ کہ اگر سبزی اتنی فائدے مند ہے تو کیا اس کا اثر انسان کی عادتوں اور رویوں پر بھی پڑتا ہے یا یہ صرف جسم تک ہی محدود رہتی ہے
سبزی کا اثر صرف جسم تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب انسان صحت غذا کھاتا ہے تو اس کی عادتیں بھی دھیرے دھیرے بہتر ہوتی ہیں جیسے کہ وقت پر کھانا اپنے جسم کو جسم کا خیال رکھ نا اور بی جا بی بیجا چیزوں کو اور بھی چیزوں سے پرہیز کرنا جوا یے مل کر انسان کی زندگی میں ڈسپلن اور بیلنس پیدا کرتا ہے
کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ صحت کے لیے صرف کچھ عرصے تک سبزی کھاتے ہیں اور پھر دوبارہ پرانی عادتوں پر لوٹ آ تے ہیں کیا اس طرح بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے
دیکھو جگرا تھوڑی سا تھوڑا سا فائدہ تو ہر اچھی عادت سے ہوتا ہے لیکن اصل فائدہ تب ملتا ہے جب سبزی کو ٹیمپرری نہیں بلکہ مستقل او طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے کیونکہ جسم کو صحت مند رہنے کے لیے روزانہ اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اسی طرح جیسے پودے کو پانی روز چاہیے ہوتا ہے
آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صحت مند کھانا مہنگا ہوتا ہے کیا سبزی کھانا واقعی اتنا مشکل اور مہنگا ہے
ان نہیں یہ بھی ایک غلط تواسور ہے کیونکہ موسم کے مطابق ملنے والی سبزیاں اکثر سستی بھی ہوتی ہے اور زیادہ فائدے مند بھی بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی پسند اور سر ضرورت کو سمجھ کر انتخاب کرے اور بےجا بے وجہ خچ سے بچے اور قدرت کی دی ہوئی غذا سے فائدہ اٹھائے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ آپ مجھے یہ سمجھ گیا ہے کہ سبزی کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں بلکہ اپنی صحت اپنے گھر اور اپنے مسل تقبل کے لیے ایک سمجھداری بڑا فیصلہ ہے
بالکل جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سبزی کو عزت دیتے ہیں تو ہم اصل اصل میں اپنی صحت کو عزت دیتے ہیں اور یہ عزت وقت کے ساتھ ہمیں طاقت سکون اور بہتر زندگی کی صورت میں واپس ملتی ہے
بالکل چلیے میں آپ سے اب بعد میں بات کرتی ہوں
اب آپ کو نماز پڑھنی ہوگی شاید
ابھی ہے ٹائم ایک بجے تک اگر آپ چاہو تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اوکے اب یہ لاسٹ والا ہے تو اس کا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے